جی کیا حال ہے آپ ارے پاجی آپ ٹھیک ہو ہاں اچھے سے وہ جی جی بس ٹھیک شکر شکر اللہ ہاں آپ ٹھیک ہو گھر سب ٹھیک ہے ارے ہاں ماں باپ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
جی آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے جی کدھر ہے آپ ادھر سے شور آرہا ہے آپ کدھر ہے
اچھا میں یہ تھوڑا کپڑے دھو رہا تھا جی وہیں پر ہاں ورنہ کیا میں کپڑے دھو رہا تھا ابھی تو میں وہیں پر جو تھا تھوڑا مصروف ہی تھا ہوں ہوں تو آپ بتائیے کیا حال چال ہے آپ کے
بس آپ کو کپڑے کیوں دھونے ہیں ہاں جی ہاں جی
اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہاں اور بتائیے کیا حال چال چل رہا ہے آپ کے
بس بس آپ بتائیے کپڑے کیسے دھوتے ہیں آپ
ہاں کپڑوں میں مطلب مطلب دی دھونے کے لیے بہت ہی جو ہوتا ہے وہ مطلب تجربہ چاہیے ایسے ہی کوئی بھی اٹھ کے کپڑے نہیں دھو پاتا جی اس کے لیے بہت ہی تجربہ اور مطلب لگن چاہیے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے پہلے دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے آپ چن کی جو ہے بازار سے نئے نئے کپڑے لائیں گے ٹھیک ہے اللہ لائے اپنے نئے نئے کپڑے بازار سے چن کر لگائیں گے ان کو ا ایک دو دن آرام سے پہنیں گے گھومیں گے پھریں گے اور انہیں مٹی بھی گندا وندا کریں گے تو تب ہے آپ تھوڑے دو چار پانچ کپڑے جو ہے جمع کریں گے ٹھیک ہے نا ہو گئی جمع اب آ گئی بی دھونے کی کیونکہ اپ کپڑے گندے ہیں ملے ہیں اب پھر سے لگائی نہیں جا سکتے تو اب کیا آ جاتی ہے باہاری دھونے کی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں ان کو پہلے پانی میں کیا ڈالتے ہیں
اچھا جی
پہلے ہوتا ہے آپ کے پاس واشنگ مشین تو ہوگیئی ہی گھر پہ
ہاں جی
ہاں تو اسی میں ہم ڈالیں گے اس کو واشنگ مشین میں کس میں ڈالیں گے واشنگ مشین میں پہلے اس میں ہم پانی جمع کریں گے تو وہ پانی آپ کو جو ہے وہ کبروں کے لحاظ سے ہم دیکھا جاتا ہے تو پہلے یہ بات ہے سفید کپڑی کے ساتھ رنگ والا کپڑا نہیں ڈالا جاتا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں رنگ میں نکل جاتا ہے تو اس سلسلے میں مطلب وہ جو ہے بہت ہی زیادہ وہ کیا بن جاتا ہے غلط وہ رنگ ہاں جی سفید کبرہ پھر خراب ہو سکتا ہے
جی
تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم الگ الگ سفیدوں کو الگ ڈالتے ہیں رنگ والوں کو الگ ڈالتے پھر دیکھتا ہے موسم کیسا ہے اگر موسم گرم ہے تو آپ کو اتنا جو ہے وہ مطلب اگر کپڑا بھی اتنا گندا نہیں ہے محلا اتنا نہیں ہے تھوڑا ہی گندا ہے تو آپ ٹھنڈے پانی سے بھی بھی دھو سکتے ہیں کپڑے ورنہ اگر کپڑے مہلے ہیں اور موسم بھی ٹھنڈا ہے تو پھر آپ گرم پانی کا استعمال کرنا پڑے گا نیم گرم تاکہ جو کپڑے نرم ہو جائے ان سے جو ہے وہ گھرد وہ جو ان کا وہ ہے وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے نا
جی جی جی
یہ تو آپ کو ہاں یہ تو مطلب آپ کو بیسک جو ہے نالج میں آپ کو دے رہا ہوں
جی
تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کہ اس میں آپ کو ڈالیں گے دھیں گے کہ کتنا آپ پانی ڈالنا ہے ہمیں مشین میں ٹھیک ہے ہ ہ ہاں وہ دیکھنا پڑتا ہے دس کپڑے ہے تو کتنا ڈلیں گے زیادہ پانی مطلب پانی کپڑے پانی کے اندر جانے چاہیے ہاں کپڑے پانی کپڑے پانی کے اندر رہنے چاہیے کپڑے پانی سے اوپر
جی ہمیں کیسے سمجھ جائے گا ج کتنا پانی ڈالنا ہے
یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کپڑے جو ہے نا ہاں وہ پانی کے جو اندر رہنے چاہیے مطلب ساتھ میں نہ اس سے زیادہ پانی ہونا چاہیے نہ پانی سے کم مطلب کپڑے اوپر رہ ہو پانی کم ہی ہو وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے ہاں تو پھر جب آپ نے یہ پانی اس حساب سے دیکھا تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو ڈالنی ہے اس میں کپڑے اپپ نے ڈالے اس میں تو پھر اوپر سے ڈالیا سابن کیا ڈالنی ہے
اچھا جی
اب اپنی صابن بھی ڈالی ہ ڈالیے نا اپنے صابن بھی
جی جی صاابن ڈال دیا ہمپ لوگ
ہاں صابن بھی ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے پانی بھی ڈالا صابن بھی ڈالی اب ڈالنا ہے کپ کپڑے کیا ڈالیں کپڑے ہاں اچھا آپ کپڑے بھی پہلے ڈال سکتے پھر صابن ڈال سکتے ہیں مگر پانی آپ کو پہلے جمع کرنا پڑے گا یہ ضروری بات پانی جمع کریں مطلب پانی پہلے رکھنے کی اس کے بعد پھر اس پہ باقی چیزیں ڈالنے کی ہے نا تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اب جیسے ہی ہم نے اس میں پانی جمع کیا کپڑے بھی ڈال صابن بھی ڈال دیا تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ صابن کیسا ہم ڈالیں ہے نا یہ بھی دیکھنا پڑے گا تو اگر آپ کے پاس مطلب ی مطلب اچھے جو ہے کپڑے یعنی مطلب سلک کے یا کسی اور چیز کے جو ہے کپڑے اگر وہ ہے نا آواز میری صاف آ رہی ہے نا آپ کو ہاں ہاں ٹھیک ہے شور وور تو نہیں آ رہا نا
نہیں
نہیں نہیں چلیے اچھی بات ہے تو پھر اگر ہمارے پاس جو ریزن مطلب بہت سے اچھے اچھ اچھے جو کپڑوں کی یہ ہے برانڈ ہے ان کے کپڑے ہیں تو آپ ان کو اس ایسا سادا والا جو ہے پاؤڈر نہیں ڈال سکتے آپ کو ایک ایزی لانا پڑے گا جو گودریج بالوں کا ایزی آتا ہے تو وہ آپ اس میں ڈالیے ایک دو چمچے
اچھ اچا
جی ان کپڑوں کے لیے تاکہ ان کے جو ہے وہ ان کا جو نکھار ہے
جی ان سے
ہاں ہاں ہاں ہاں نکھار آ جاتا ہےسے ہی صحیح کہہ رہے آپ تو آپ اگر آپ کے پاس جو کپڑے ہے وہ گھر میں استعمال کرنے کے ہے آرام والے کپڑے ان میں زیادہ اتنا نہیں ہے تو اتنا سادہ پاؤڈر بھی اس میں جو سادہ بھی کوئی بھی پاؤڈر ہوگا سرفسل یا کچھ بھی تو ڈال سکتے ہیں اس میں میں کوئی معاملہ نہیں ہے ہاں تو پھر آپ نے اس میں اپنی قبروں کی مقدار کے حساب سے ڈالا زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے اور کم بھی نہیں ڈالنا ہے یہ آپ کو دونوں چیزیں جو ہے درمیانی میں آپ کو رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے نا ہاں اس سلسلے میں اس میں زیادہ جو ہے اوپر وہ جھاگ بھی نہیں آنا چاہیے اور پورا وہ جو ہے پانی پانی ہی نہیں رہنا چاہیے برابر مقدار میں آنا چاہیے ٹھیک ٹھیک ہاں تو ہو گیا وہ بھی تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو اس میں اب اس کو اب رکھنا ہے کپڑی بھی ڈال دیا آپ نے مقدار والا اچھا خاصا پانی بھی آپ نے اس میں ڈال دیا اور آپ نے اس میں سا بن دی جو اپنے حساب سے آپ کو ڈالنی تھی تو وہ بھی آپ نے کیا ڈال دیی ڈال دیی نا تو آپ اس کو ٹائمر رکھنا ہے اس پہ کیا رکھنا ہے ٹائمر ٹائمر آپ دیکھے یں گے کہ آج کل جو ٹائمر آتے ہیں وہ سوک والے ٹائمر آتے ہیں تیس تیس منٹ کا چالیس چالیس منٹ کے پچاس پچاس منٹ کے وہ کیا کرتا ہے وہ دس دس منٹ اس کو سوک کرتا ہے یعنی اس کو اس میں جو ہے نرم ہونے کو چھوڑ دیتا ہے پھر دس دس منٹ اس کو جو ہے ٹائمر رکھتا ہے ہ تو آپ اس کو رکھیں گے پچاس والا ایک ٹائم ہے رکھا آپ نے ہاں اچھے سے اس کو رکھ گھنٹہ والا ٹائمر آئے اب گھوم ووم کے تب تک کیا ہوگا کہ دس منٹ تک وہ اس کو نرم دس پندرہ منٹ تک اس کو پہلی شروعات میں ہی وہ نرم رکھنے کو چھوڑ د گا ٹھیک ہے نا ٹائمر چل رہا ہوگا وہاں سے تو پھر دس پندرہ منٹ کے بعد وہ چلنا ہو شروع ہو جائے گا گھومے گی مشین چلے گا اس کو ٹائمر چلے گا تو وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر اور رک جائے گا پھر اس کو اور وہ سینکنے کو رکھ دے گا پھر اور اس کو وہ جو ہے وہ ٹائم اچے گا کس طرح وہ ایسی ایک ٹائمر جو ہے آپ کا مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے نا
ا جی
یہ بات تو ہو گئی پہلا والا اب اس کو اپ کم سے کم تو دیں گے ہی کیونکہ اگر آپ کے پاس پانچ دس کپڑے ہیں تو دو ٹائمر تو مگر دوسرا ٹماراپ کو سوک والا دوسرا ٹائم آپ خالی پندرہ منٹ رکھیں گے جولہ آخری پندرہ منٹ ہوتے ہیں نا
ہاں جی
خالی اس میں کیا کہتا ہے وہ خالی چلاتا ہے اس میں مشین سو کو یعنی اس میں جو ہے اس میں وہ نرم ہونے کو نہیں چھوڑتا تو رکھ دیں کہ آپ اس کو تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہاں تو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا آپ کو اب آپ کے جو دو ٹائمر ہے وہ بھی لگ چکے ہوں گے س میں اللہ ت پطپ کے کپڑے نکھر گئے ہوں گے کھر گئے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے آگے آپ کے آپ ٹرین کر دیں گے کیا کر دیں گے ڈرین کھول دیں گے اس کی سب صابن جو ہے باہر نکالیں گے اس کی اب جو ہے آرام آرام سے جو ہے پانی نکلتا جائے گا صابن بھی نکلتی جائے گی نکلتی جائے گی تب تک آپ مشین کا سوچ بند کریں گے ٹھیک ہے نا
اچھا
تاکہ جو ہے مشین خراب نہ ہو کیونکہ پانی کی بنا وہ ٹوٹ جائے گی نا نیچے سے ہوں ہے نا تو آپ نے وہ مشین بھی بند کر دی ٹھیک ہے نا
جی
تو اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر پانی جو ہے آرام آرام سے نکلے گا اور سب نکل جائے گا
تو اب تھوڑا اوپر سے جو اس کے صابن کی جو جھاگ ہے نا وہ کپڑوں کے اوپر رہ جاتی ہے نا کبھی کبھی تو اس پہ آپ تھوڑا نلکا چھوڑ کے اس کو دیں گے تاکہ وہ جھانگ بھی نیچے اتر جائے تو ٹرین کا سوئچ تو کھلا ہی ہے وہاں سے اب اب کریں گے جب سب کچھ نکل گیا ڈرین ر سوھ بند ٹھیک ہے کیا نا ٹرین کا سوچ بند تو اس کے بعد کیا کرنا آپ کو نلک اوپر سے چھوڑ دینا ہے ٹھنڈا والا پورا فل
پانی اس میں نئے سے جمنے دینا ہے
اچھا یہٹن
جما اس میں پانی اب اچھا خاصا اوپر تک فل مشین جتنے آپ کے کب کڑے اگر آپ کے کپڑے دس پندرہ ہے تو فل مشین اس پہ رکھیں گے
جی جی
مشین ہی کھولیں گے ٹھیک ہے نا سوچ اس کا بند ہی رکھیں گے مشین کا تو پھر کیا کریں گے اس کے بعد کہ ہم اس کے بعد جو ہے اس کو کو ایک ٹائم مر دیں گے کیا دیں گے پندرہ والا پندرہ سیکنڈ والا پندرہ منٹ والا جی تاکہ وہ اس میں جو ہے گھوم گھوم کے جو کیا ہوگا اس کی جو کپڑوں کی ساری جو صابن ہے نا وہ اندر چلی گئی ہے اس کی جو چیز جو ز میں وہ ساری آہستہ آہستہ ایک ایک ایک گھول گھول کر کے وہ نکل جائے گی باہر اور وہ سارا اوپر آتا ہے جک کی طرف کیا آتا ہے
جی جی آپ کی طرف آ جاتا ہوں
ابا میں نے آپ کو اس لیے کہ تھا کہ اوپر تک آپ بنائیں گے کیونکہ جو مشین ہے اس کے اوپر ایک جگہ ہوتی ہے چھوٹی اوپر تک وہ اسی لیے رکھی ہوتی ہے وہ اس کو ڈرین کے تھرو باہر نکالتی ہے سب سے اوپر کیوں تاکہ اگر پانی جو ہے اوپر سے گھھرتی سے کھلا بھی رہ جائے تو پورا مشین کبھی بھر کے کہ نہ آ ہے وہ ہمار سے اوپر والا حصہ نکلتا رہے ہے نا اسی لیے رکھی ہوتی ہے تو اور جب ہم پانی کھلا رکھتے اس کو مشین ٹائمر دیتے توپر جو جا گپر آ جاتتا نا جم تو وہ جھاگ آرام آرام سے نکل جاتا ہے باہر وہاں کیا رہتا ہے صرف
جی جی خالی
پانی پھر ہاں پھر کپڑے میں اس کو جو ہے کپڑے آرام آرام سے نکالتے کسی بھی بالٹین میں جو ہے ڈال دیتے ڈالا بالٹین میں بھی اب جو ہے ہمارے کپڑے کیا ہو گئے صاف اب صاف یہ کبڑروں کا کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈالتے ہیں اسپن والے مشین میں جو دائنی طر ہوتا ہے ابھی تک ہم ووش کی بات کرے تھے تو اس پن والے میں جب ڑا لیں گے اس کے اوپر ڈنا بند کریں گے اس کا تو اس کے بعد جو ٹائم ا ایک رکھیں گے دس منٹ کا یا دس منٹ ہی دو منٹ دو منٹ کا تین منٹ کا ہاں جتنے کپڑے ہوں گے اس لحاظ سے تو پھر اس میں پن کر کے جو ہے اس کا جو سارا پانی ہے وہ اس میں نکل جائے گا کیا نکل جائے گا پانی ہاں تو ایسے ہی آپ کپڑے دھو سکتے ٹھیک ہے نا سمجھ گئے آپ چلیے ہمارا وقت بھی ات کاام ہوتا ہے ہاں اب میں آپ کو یہی سے پرچا دے دوں گا تو آ تی رہے گا
جی ٹھیک ہے جی میں ادھر سے آپ کو دوں گا آپ کو کیوں دینا ہے
نے وہاں سے دیا نا ابھی ایک
نہیں نہیں نہیں میں ہی دوں گا
ارے رکیے نا میرا جو یہاں سے پرچا ختم کرنے رکیے
جی ٹھیک ہے